السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد اللہ بالکل ٹھیک آپ اچھھی سے ہیں خیرو آفس سے ہیں آپ آپ کہاں پر ہیں اس ٹائم
میں کمرے میں ہوں اوپر اپنے
اچھا اپ نہیں گئے ہیں آج کو
ہاں آج تو دکان سے تو آیا نا میں بابا کی دکان پہ رہنا پڑتا آج تو باہر نہیں اترتے نا تو بابا کی دکان پہ رہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہوں تو پھر واپسی ہی ہ تو پھر وہاں سے اور اور آپ بتائیے کیا حال چال ہے ہ ہاں ایشاپا بھی ٹھیک ہے
ہ ہ ب
کہی ہے وہ اجتما اجتماع تھا ان کا کچھ تو وہ بھی ٹھیک ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
ہ ہاں
چل رہے ہاں ہاں شکر الہ کاب تو ایکسرسائز جو ہے وہ ہاں وہ ابھی وہ گھر گئے دوپہر کو جی اکیلیے ہی گئے گاڑی میں لوکل
اچھا اچھا اچھا بالکل ٹھیک
تو مما تو گھر پہ رہ ایکسرسائز کرتی ہے ہاں تو اسی پھر مطلب وہ اب گھر پہ ہی ہو تھوڑا تھوڑا وہ ایکسرسائز کرتی رہتی ہے جی جی جی ہ
ج
ہاں وہ بھی اچھی ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہے کام وام اسکول کا گھر کا ا ایسی گھوم ووم رہی ہوتی ہے جی جی ایسے ہی نا مطلب ادھر ادھر کر رہی ہوتی ہے پرسوں ازار و اوری کے ساتھ بھی ہور ادھر گئی تھی ہر ون گئی تھی ہاں
چلو ٹھیک بس الحمدلہ چل رہا ہے کٹ رہی ہے زندگی
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اور بہت
ہاں بس چل رہے
تیاری کہاں پہنچی
پرچوں کی تیاری ویسے زوروں شوروں سے تو نہیں چل رہی ہے پر بیچ بیچ میں پرچے لگ جاتے کبھی استاد کوئی پرچہ دے دیتا ہے ہاں تو ویسے اب جی جی پتا نہیں شاید ایک مہینہ تک وہ چلیں گے یہ ہمارے آ ایگزامس ہاں ابھی فی الحال اس کے بعد اس کے بعد ہوں گے نا آگے ایگزامس بھی ایک دو مہینے کے بعد پھر اگلے ایگزامس آ جائیں گے اگزامس تو لگاتار رہوں گی اب تھوڑا جو ہے بیچ میں پڑھنے کا وقت ہمیں دیتے نا آرام کرنے کا وقت دیتے ایک دو مہینہ
اچھا ایک دو مہینہ مت رہنا چاہیے اس میں یہ گ
نہیں وہ پتا نہیں وہ تو ان کے حساب سے جیسے جب ان کو ملے ویسے ہی دے دیتے ہیں تو اتنا ان کو جو ہے آپ آپس میں وہ نہیں کرتے یہ
اچھا اچھا اچھا
کیونکہ زیادہ بار بھی ہوتا ہے سل سے نا
اچ اچھا مجھے بتائیے پھر آگے اور پروگرامس وغیرہ ہوں گے تو ہمیں اس میں یاد رکھ ج گ
پ کون سے والے پروگرام ہاں ہاں کوئی نہیں اس میں بھی آپ کو یاد رکھا جائے گا جی جی کوئی مسئلہ نہیں آپ جو فکر نہ کرے ہ ہ ہاں ہاں ایسے ہی اس میں کیا ہے چلتا رہتا ہے یہ چیزیں بھی جی جی ہاں اور بتائیے آپ شوکر بہ ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی اچھے سے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہ آپ کو پت ہے یہاں سے گاندربل میں ایک جگہ ہے آپ نے نام سنا ہو ساگ دا ایکو ولیج
اک ولیج اک ولیج نے ایک ولیج یہاں کا میں نے سنا ہے اس کو کیا بولتے ہیں کیا اس دارا سائڈ سے یہ اکو ولیج ہے اکو پارک ہے وہ سنا ہے مطلب وہاں کا گاندربل کا نہیں سنابھی
ہ ہاں یہاں پر بھی ساگ ایکو ولیج تو وہ وہیں سے ہے کسی جگہ اور کیا پت نہیں کدھر ہے ج تو ہے وہاں پر ایسے کبھی تو ابھی میں نے اس کا ایڈ دیکھا فون پہ انہوں نے بولا تھا کہ بچوں کی جو یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں ان کو ایسی مت ہونے دو ان کو پانچ دن کے لیے کیمپ پر بھیجو پانچ دن بارہ بارہ سے سولہ جلائی تک بارہ سو سولہ جولائی تک ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے بولا تھا کہ یہاں پر ہم ان کو کھانے پینے کا انتظام سب کچھ کرو گی یہیں پر خود ہی
ٹھیک ٹھیک
تو رات کے رہنے کا بھی انتظام ہم ان کو یہاں پر مطلب ایک موقع دیں گے پڑھائی سے ہٹ کے فرینڈس بنائیں گے آپس میں کھیلیں گے وہ پوٹری پوٹری ہاں جو م برتن بنانے وہ تو یہاں پر ہمارا نیچر بالکل یہ کلوز ٹو نیچر آئے گا قدرت کے پاس رو برو ہو جائیں گے
ٹھیک ٹھیک
تو اب م نے سوچے یہ اچھی بات ہے میں محمد عوس کو رجسٹر کراؤں گی پانچ دن کے لیے وہاں پر تو میں نے سوچا میںنے گروپ میں میسیج ڈالی تو میں نے وہاں پر کو بولا انفارمیشن مجھے چاہیے فردر کہ اس میں کیا کیا فارملٹیز ہے تو وہاں پر میں نے جب فیس دیکھا ان پانچ دنوں کے لیے ساڑھے سات ہزار
پانچ دنوں کا ساڑھے سات ہزار
سااتھ ہزار
اتنا کیا ہے مطلب اتنا بھی کیا ہے
یہ کچھ کم نہیں ہے اس میں تو انسان کا گھر کا خرچہ نکل جائے گا
ایک مہینے کا خرچہ نکل جائے گا نا اس میں ہاں ایک دو تین ہزار بہتے تو ٹھیک تھا
ہاں میں نے سوچا ا دو ہزار بھی ہوگا تو میں بھیجوں گی میں قربانی دوں گی اس کے لیے مگر ساڑھے سات ہزار مجھے بہت لگا مجھے لگا کہ ایک یہ بہت زیادہ ہے یہ کم نہیں ہے ہ ہ تو بس میں نے یہ پلان ہی چھوڑ دیا
اس میں مطلب ایسا بھی کیا انہوں نے رکھا ہے کہ اتنا آ رہا ہے ہ اس میں اتنا کیا ایسی کیا چیزیں رکھی ہے انہوں نے جو اتنا یہ جو پیسے ے لے رہے ہیں ان سے ہوں
کیا رکھا کھانے پینے کا سامان رات کو وہاں رکنے کا سامان اور پھر وہاں پہ ٹیچرس ہوں گے پانچ دن کے لیے انسٹرکٹر جوائن کا ہوگا اس کا اس کی جیسے سیلری جائے گی اس میں سے
اچھا
مگر ساڑھے سات ہزار یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہ بہت بڑی رقم ہے اور وہ بھی آج کل کے حالات وہ آج کل کے حالات ہ بالکل ان نے سوچا یہ
ہاں ہاں یہ تو صحی بات ہے
تو ناانصاف یہ تو ظلم ہے کشمیری لوگ کش ظلم کر رہے ہیں پانچ دن کے لیے سمر کیمپ انہوں نے رکھا ہے
اس سے اچھا میں اس کو ٹینٹک لاؤں گی ویسے باغ میں رکھ باغ میں ہی رہے گا ٹینت میں
پانچ دن تو اس میں ساڑھے سات ہزار یہ تو
بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے لوٹ سمجھ آئی ہوئے انہیں آج دیکھتے ہی نہیں ہے نہ دائیں نہیں دیکھتے ہیں نہ بائیں نہیں دیکھتے ت
نہ نہ اور ان کے پتا
لوٹو
ہ م یہ بھی پت ہے آج ک کل کے حالات کیسے ہیں کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہے ایسے رہے گا
اسی سلسلے کی وجہ سے
ہاں ہاں اور کیا
لوٹنے میں ہی پیچھے نہیں رہتے ہیں
ہوں بالکل نہیں رہا پیچھے ہاں بالکل صحیح تو کیا کریں اب پھنس گیے ہیں لوگ مت جی جی
میں اب اب پھر خود ہی جو ہے ان مطلب چیزوں میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں خود ہی ان کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں مگر وقت گیا ہوتا ہے اس وقت
بالکل صحیح بالکل صحیح اگر اس اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر ماشاء اللہ ہمارے بچے ہیں مانو حماد الرین ہیں عائشہ آپا ہیں یہ دو بھائی ہے ہاں ایسی آپ آپ ہو ماشاء اللہ حذیف یاور آپ آپ لوگ اگر سمر کیمپ کرو گے کہیں کسی جگہ پر آرام سے آپ لوگوں کا ہو جائے گا ہے نا
صحیح بات ہے
تو
وہ تو
ایک ٹینٹ لینا ہے وہ ہم دلوا دیتے ہاں رات کو آپ نہیں جا سکتے ہو بچے لے کر مگر کم سے کم صبح سے لے کر شام تک ایک دن نکالو ان کے لیے جہاں پر پانی بھی ہوگا وہ یہ سوئمنگ بھی کریں گے گوتاخوری کریں گے تو ان کو مزہ بھی آئے گا
ہاں وہ تو ہے ہی وہ
ہاں وہ جو دارا میں جگہ تھی وہاں پر مت پانی کا خطرہ ہے زیادہ
نہیں وہاں بچوں کے لیے تو خطرہ ہی ہے مجھے لگتا ہے اگر چھوٹے بچوں تک پورا دھیان نہ رکھیں گے اگر دھیان رکھیں گے نا نہیں گہرا نہیں ہے مطلب مجھے مجھے آ جاتا ہے پیٹ تک پیٹ تک ہاں پانی ویسٹ تک میرے بھی ویسٹ تک آ جاتا ہے
وہ وہی نا ہے
ہمم ہاں گہرا تو ہے تو ایسے ہی کہاں نہ ورنہ اترتے اگر وہاں پر ہمارے ادھر کوٹھ تک پانی ہوتا تو اس میں کون اترتا وہ والا پانی ان کو لگے گا وہ اتنا پانی بھی ہے وہ تھوڑا بیچ میں ہے میرے پیٹ تک باقی جو سائڈ ہے نا وہاں پر وہ ادھر تک ہی ہے تو پھر اگر ان کو اترنا ہے تو بڑے اس سائڈ سے رہیں گے اور یہ ادھر سے
ہاں بالکل بالکل صحیح ہے وہ ٹیوب ٹیوب بھی لا سکتے ہیں اس میں آپ نے نہیں دیکھا ہے وہاں پر حبہ کدل منڈ ڈی سی آفس ٹینکی پورا جہاز سے ہے
نہیں میں ادھر گیا نا ہاں یہاں بھی ہے نا سوئمنگ پول ادھر ہر ون کے پاس بھی جی ہاں پچھلی بار گئے تھے ہاں وہاں بھی اچھا ایک سوئمنگ پول ہے بچوں کے لیے بھی میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بچوں کے لیے بھی ہے
اچھا لیتے کتنا ہے
پتا نہیں ہمیں لیا تھا ڈیڑھ سو دو سو ایک گھنٹے کا ان کا مجھے ابھی ان کا ان کا مجھے پتا نہیں ہے اب ان کا کیا مطلب چھوٹے بچوں کا کیا حساب رکھا ہے ان لوگوں نے
سوئمنگ پول کی بات کر رہے ہو آپ
ہاں
سوئمنگ پول میں آپ بول رہے ہو کہ جہاں آپ ہر وون گئے تھھی
سوئمنگ پول ہاں ہمارا دو سو روپئے گھنٹے کا رکھتے ہیں وہ تو ان کا پتا نہیںبھی چھوٹے بچوں کو کیا رکھا ہے ہم نے ان کے لیے انہوں نے الگ بنایا تھوڑا چھوٹا والا
ہ وہی نا وہ سیفٹی ہوگی پھر ارون میںیپ بھی ہے ڈی سی آفس ٹینکی پورا میںیپ بھی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہ ہوں
تو پھر اچھی بات ہے وہ ان کو بھی لینا چاہیے یا پھر اب گھر پہ بھی اگر وہ ربر والا وہ ہو جاتا ہے نا
ہاں ہاں مگر اسٹٹیم نہیں لا سکے پیسوں کی قلت ہے
ہاں ٹھیک ٹھیک چلیے آ بڑا وقت کی اختدام ہوتا ہے ہاں چلیے اللہ حافظ ہاں ہاں لگا دیں گے آپ انتظار کیجیے جی اللہ جی
اچھا جی